جچا
السلام علیکم بھائی جان و علیکم السلام بھائی جان کیسے ہو ٹھیک ہو
آپ گھر میں سب ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ آپ کے ابو جان امی جان سبھی ٹھیک ہیں
ہاں بائی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں ابو امی سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو میں ابھی ابھی باہر ہی تھا بھائی جان آپ کہاں تھے
میں بھی باہر تھا مجھے آپ سے کچھ کسی ٹاپک پہ بات کرنی تھی آپ
ہاں بھائی جان تو میں باہر ہی تھا کھیر رہا تھا تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ کھیلنا مطلب کہ بہت ہی ضروری ہے تو اسی پہ بات کرے
ہاں بھائی میں میں بات کرنا چاہتا ہوں
بتائیے بھائی
کھیل ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہیں بھائی کھیل سے جسم صحت مند اور دماغ تازہ رہتا ہے بھائی روزانہ کھیل کھیلنے سے انسان مضبوط چست اور تندرست بنتا ہےائی کھیل ہمیں ڈسپلن محنت ٹیم ورک اور صبر سکھاتے ہیں بھائی جیسے کہ کررکٹ فٹ بال ہاکی بیڈ منٹن اور کبڈی مشہور کھیل ہند بائے
ہاں بائی چانس
طلبا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیل میں بھی حصہ لینا چاہیےا ہے اس سے ان کی صحت بہتر ہوتی ہے اور ان کی اعتماد بنتا ہے بھائی آج کل موبائل اور کمپیوٹر کی وجہ سے بہت سے لوگ باہر کے کھیلنا کم مطلب پریفر کرتے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ ہاں بھائی جن تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ سپورٹس ہماری زندگی کا مطل کہ ایک بہت ہی بڑا اہم حصہ ہے آج کے دور میں تو کھیل صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہے میرے بائی بلکہ صحت کو خوشی اور کامیابی کا بھی ذریعہ ہے تو ہر انسان کو اپنی لکہ روزانہ زندگی میں کسی نہ کسی کھیل کے لے تو وقت ضروری نکالنا چاہے تو آج کل زیادہ تر لوگ موبائل اور کمپیوٹر پر زیادہ وقت گزارتے ہیں لیکن اس وجہ سے ان کی جسمانی حرکت کم ہو جاتی ہے اور صحت متاثر ہوتا ہے تو اگر ہم روزانہ تھوڑی دیر مطلب کہ بی کوئی کھیل کھیلے یا ایکزرسائز کرے تو ہم فٹ اور تندرست رہ سکتے ہیں تو میرے بائی سپورٹ سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے ہماری لکہ ہڈیا اور مسلز مضبوط ہوتی ہے دل صحت مند رہتا ہے اور وزن بھی مطلب کہ قابو میں رہتا ہے تو جو لوگ روزانہ کھیلتے ہیں وہ کم بیمار پڑھتے ہیں اور مطلب کہ زیادہ تر محسوس کرتے ہیں تو مطلب کہ تندرستی محسوس کرتے ہیں سپورٹس صرف جسم کو ہی نہیں میرے بھائی دماغ کو کو بھی مضبوط بناتا ہے تو کھیلنے سے مطلب کہ ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے انسان خوش رہتا ہے اور مطلب کہ اس کا موڈ بہتر ہو جاتا ہے تو اگر کسی دن ہم مطلب کہ پریشان ہوں تو تھوڑی دیر کھیل لینے سے مطلب کہ دل ہلکا ہو جاتا ہے نا بھائی جان تو آپ بتائیے کہ
بالکل بالکل بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی بھائی جان ہمیں روزانہ کم از کم مجھے لگتا ہے تھرٹی سے سکسٹی منٹ کسی نہ کسی کھیل کے لیے نکالنا چاہیے سپورٹس صحت مند زندگی کی بنیاد ہیں اس لیے ہر فرد کو سپورٹس کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور اپنی روزانہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے ہے کہ بھائی جان کے نہیں
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے
مجھے لگتا ہے جو طلبا ہے ہماریے جو گھر والے ہیں جو مطلب پیرنٹس ہوتے ہیں ایک بچے کے ان کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ مطلب رول ہوتا ہے کیونکہ آج کل کے جو مطلب ماں باپ ہوتے ہیں وہ ب چ کو صرف صرف اس پہ توجہ کرتے ہیں کہ یہ صرف بچہ میرا صرف پڑھے لیکن اس کو کھیلنے کا مطلب نہیں بولتے ہیں کہ آپ کھیلو بھی آپ تندرست رہو مطلب آج کل جب مطلب کوئی بچہ جو زیادہ کھیلتا ہوگا نا ٹھیک ٹھاک مطلب کبھی کبھی کھیلتا بھی وہ پڑھتا بھی اچھا ہے کیونکہ
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سپورٹس ہمیں ڈسپلن بھی سکھاتی ہے دیکے ہر خیال کے اپنے ہر کھیل کے اپنے قعدے قانون ہوتے ہیں اگر ہم ان کا مطلب کہ قعدین کی عزت کرتے ہیں تو زندگی میں بھی مطلب کہ کہ قانون کی عزت کرنا مطلب کہ سکھا سیکھتے ہیں تو سپورٹوں سے ٹیم ورک بھی سیکھنے کو ملتی ہے تو فٹ بال ہو گیا کرکٹ ہو گئی اور ہاکی جیسے کھیلوں میں مطلب کہ تمام کھلاڑی مل کر کام کرتے ہیں تو اگر صرف ایک کھلاڑی اچھا ہو اور بلکہ باقی ساتھ نہ دے تو ٹیم نہیں جیت سکتی میرے بھائی تو اس طرح زندگی میں بھی مل جل کر کام کرنا ضروری ہے تو سپورٹس ہمیشہبر اور ہمت سکھاتی ہے اور ہر دفعہ جیت نہیں ملتی تو کبھی جیت ہوتی ہے اور کبھی ہار لیکن اچھے کھلاڑی کبھی ہمت نہیں ہارتے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور دوبارہ محنت کرتے ہیں بھائی تو آپ فرمائیے
سپورٹس مجھے لگتا ہے ملکوں کے درمیان دوست اور بھائی چارہ کو بھی فروغ دیتا ہے جب مختلف ملکوں کے کھلاڑی ایک دوسرے ری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو محبت عزت اور امن کا پیغام پھیلاتے ہیں اولمپک گیمز اور ورلڈ کپ جیسے جیسے گیم جو ہوتے ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی چارہ اور دوستی کا پیغام ملتا ہے آ میں یہی کہنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلنے کا بھی ہنر سکھانا چاہیے
ہاں بھائی جان
بھ جان مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے جو ماں باپ ہیں وہ صرف بچے کو صرف پڑھنے میں مطلب پڑھانا صرف
ہاں بھائی جان تو آپ نے بہت ہی اچھی بات گئی بھی میں بالکل متاثر ہوں آپ کی باتوں سے تو مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ کھیل ہمیں وقت کی قدر بھی کرنا سکھاتا ہے تو میچ ہمیشہ وقت پر شروع ہوتا ہے جو وقت کی پابندی کرتا ہے وہ زندگی میں بھی کامیاب ہوتا ہے مطلب کہ بچوں کے لیے سپورٹس مطلب کہ بہت ہی ضروری ہے اگر مطلب کہ ایک ایک طالبہ علم صرف ملا کی پڑھائی کرے اور کبھی کھیلے نہا تو کھیلوں مطلب کہ کھیلے تو وہ مطب کی ٹھک جات ہے پڑھنے سے تو لیکن اگر وہ روز تھوڑی دیر کھیل لے تو اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے اور مطلب کہ پڑھائی میں بھی دل لگنے لگتا ہے اور اس کو پڑھنا بھی چاہے کھیلنا بھی چاہے تو ہر سک اسکول اور کالج میں سپورٹس کا انتظام ہونا چاہے س اسپوٹس ڈے اور مختلف مطلب کہ مقابلے اسٹوڈنٹس کے حوصلہ بڑھاتے ہیں اور ان کی سہیلیت مطلب کہ سح مطلب کہ سہولیت سامنے آتی ہے اور ان کے پاس کون سا ہنر ہے کون س سکلز ہے کس کھیل کے لیے تو وہ بھی سامنے آتے تو ہمارے ملک میں کرکٹ بہت ہی مقبول ہے اس کے علاوہ فٹ بال ہو گیا ہاکی ہو گیا والی بال ہو گیا بیڈمنٹن کبڈی اور ایتھلیٹکس بھی بہت اچھے کھیل ہیں تو ہر کھیل کی اپنی مطلب کہ اہمیت ہے اور مطلب کہ ہر انسان اپنی پسند کا کھیل چن سکتا ہے بھائی جان آپ ہی بولیے کچھ ہے نا بھائی جان
میں بہت متاثر ہوا آپ کے باد صاہحب نے بالکل اچھی بات بولی بھائی جان میں بتانا چاہتا ؤ صحت مند اور خوشگوار زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے ہر فرد کو روزانہ کچھ وقت کسی نہ کسی کھیل کے لئے ضروری نکلنا چاہیے صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے بھائی جان اور سپورٹس ہمیں اسی صحت مند اور کامیاب کامیاب زندگی کی طرف لے جاتا ہے بائی جان اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں تا ہ بھائی جان کے ہمارے جو سکولز ہوتے ہیں کالجز ہوتے ہیں ان ان میں بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ زیادہ تر کھیلنے میں بھی مطلب کہ توجہ دینا چاہیے ہمارے استادوں کو بھی اور ہماری جو ماں باپ ان کو بھی لیکن میں دیکھتا ہوں آج کل کا معاشرہ صرف ایک بچے کو پریشرائز کرتا ہے اس کو صرف تعلیم تعلیم بولتا ہے لیکن کھیلنے کا جو مطلب
ہاں بھئی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میری بھائی اگر میں بتا دوں کہ سپورٹ سے دوستی بھی مضبوط ہوتی ہے جب ہم ملک مل کر کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کی کی مدد کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اور مطلب کہ محبت برتی ہے تو کھیل ہمیں مطلب کہ ایمانداری بھی سکھاتا ہے اچھیے کھلااتی کبھی دھوکا نہیں دیتےے وہ ہمیشہ سچائی اور انصاف کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ عادت زندگی کے ہر حصے میں کام آتی ہے میرے بائید تو سپورٹس سے ملک کا نام بھی روشن ہوتا ہے جب ہمارے کھلاڑی کسی دوسرے ملک میں جیت حاصل کرتے ہیں تو مطلب کہ پورا ملک فخر محسوس کرتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے میرے بھائی تو ہر گھر کا مطل کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو موبائل سے زیادہ کھیلوں کی طرف توجہ دے تو بچوں کو کو بھی روز باہر جا جا کر کھیلنے چاہیے تو اس سے ان کی مطلب کہ صحت بھی اچھی رہے گی اور ان کی سوچ بھی بہتر ہوگی تو بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس زیادہ سہولیت نہ ہو تو وہگ بھی مطلب کچ چلنا مطلب کہ چلنے یا ایکزرسائز کر سکتا ہے تندرستی رہ رہنے کے لیے مطلب کہ مہنگی چیزوں کی مطلب کہ ضرورت ہوتی میرے بھائی ضرورت صرف ل ارادے اور محنت کی ہوتی ہے تو اسی کے سسا آج کی تیز زندگی میں ہر انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہے سپورٹس اس کا بانکہ بہت آسان اور بہترین طریقہ ہے نا بھائی جان تو صحت سب سے بڑی دولت ہے اور سپورٹ سے اس سے مطلب کہ اس دولت کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے تو آپ بتائیے میرے بائے
نتیجہ یہ ہے کہ اسپورٹس صحت کامیابی اور بہتر مستقبل کی کنجی ہیں بائے ہر انسان کو چاہی کہ وہ اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت کھیلوں کے لے ضرور نکالے تندرست جسم روشن دماغ اور مضبوط ارادے ہی ایک کامیاب زندگی پہچان ہے اور سپارٹس ان تمام کامیابوں کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں وجاں آپ سے مل کر بہت مطلب سیکھنے کو ملا آپ سے بات کر کے بہت سیکھنے کو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم نے جو بھی ہم نے کھیل سے جو بات کی یہ آگے بھی پہنچے ہیں
ہاں بھائی جان آپ سے بھی بات کر کے بہت ہی اچھا لا مجھے امید ہے کہ ہماری باتیں آگے بھی پہنچ جاہیں گی آپ دوسروں کو بھی بتاؤ گے تو ميے بھائی آ اللہ حافظ اپنا خیال رکھ رکھنا اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا
او